ہیلو
بولیے
السلام علیکم
سلام
کیا خیریت ا تھے
ٹھیک ہے
گھومنے گئے ہیں
گھوم رہے ہیں اب اٹھ کے
ہوں ناشہ ہو گیا
نہیں ا تو برا سو بھی نہیں چاہے
اہل ا لوگ اسکول چلا گیا
ہاں
بس سے جاتا ہے
ہاں
ہوں ہ
بس سے جاتا ہے اور بولیے
ہوں
ہ میچ کھیلنے کے دوران بالگ کرنے کے دوران اور کیا ہے
ہوں سب ٹھیک ہے ادھر
ہاں
ہ اپی لوگ ٹھیک ہے نا
ہاں ا س ٹھیک ہے
ہوں
جچ
اسکول نہیں ہے کیا آج
جانا ہے اس طرح سے اسی لیے اب سوچے کہ فون کر لیتے ہیں
ہ
ایک دن ب ٹائم نہیں مل پائے گا
ہوں
اسکول میں جانا ہے مارک شیٹ لانا ہے اور میا کو لے کر جانا ہے اسکول میں اس کا کچھ کام ہے اس کو کچھ کان میں لگانے والا دے گا
ہوں
تو ابو بولیں کے لے کے جانا ہوگا اس کو
اچھا
اور مارک شیٹ بھی لا لیں گے اور پھر ایڈمیشن بھی کرانا اب جلدی ہو گیا ہے ستائیس تاریخ تک کی ٹائم ہے
ہوں
ہوں
ہاں ہ تو بڑے ابو کب نکل رہے ہیں اگلے سال جانا ہے ان کو
ہوں بڑے ابو کو اگلے سال جانا ہے
ہاں رستہ ہوگ گیا
ہوں
ناشتہ ہو گیا
نہیں ابھی نہیں ہوا بس اچانک کھائے تھے ابھی دال چاول سب بنا دیے ہیں
ہ
ہوں
آ کیا جو تم بھی بنائی ہے
ہوں چ
ہممی کہاں چل گئے
امی گھر پہ تھی ادھر ادھر جھاڑو برتن کر دی ہے
موسم بارش وارش ہو رہا ہے کی
بارش تو رات کو ہوئی تھی لیکن ابھی موسم بہت اچھا ہے دھوپ بھی نہیں ہوگا ہے اور زیادہ مطلب اچھی بھی نہیں ہے اییسا ا پانی گرنے کا موسم بھی نہیں کیا ہے
اچھا
موسم ٹھیک ہے بھائی ادھر بارش ہوئی کی تھی ک نہیں رات کو
نہیں نہیں ب بار
ہوں ضروری ہے ہاں
ا
پھر کب جانا ہے تو واپس
دیکھو ایک سپتح بعد
ا اسی میںیک یا دوسرے کمپنی میں
دوسرا ہے گا یار
ہمم
کیا کرے اج جانا ہی ہوگا
ہمم
اور اگر سننے ایسے بنے گا ویڈیو اور بتائیے دو ہزار دس میں دو ہزار چودہ میں مکئی اس کا تو دل اگیا ہاں ہمم
کال ارہا ہے کیا
ہمم
اور سنائیے ہممم ہمم
پانی پانی وغیرہ کا تھوڑا جلدی لے کر اجائیں کیونکہ پانی وانی بارش ہونے لگے گی تو پھنس جائیں گے پھر
تبھی ناشتہ نہیں ہوگا
ہمم
ہراس منٹ لگ رہا ہے ایک دم
ہمم چھوٹا بابو کا بھی ایڈمیشن نہیں کروائے ہیں
ہا
چھوٹے والے بابو کا ابھی ایڈمیشن نہیں کروائے ہیں
نہیں نہیں کرائے
کتنے سال کا ہے ابھی وہ
چار سال
او او
دیکھتے ہیں کروائیں گے
نرسری میں کروا دیجیے گا تو بیٹھنے اٹھنے کے لیے سیکھے گا کچھ تو سیکھے گا ہی
ہمم سوچ رہے کروائے
ہمم
رس ڈالٹگ نے ایڈمیشن کرانا ہے
وہیں کروا رہے ہیں بیلڈنگ ایجی کروا رہے نا ہاں
گومنے نہیں جانا ہے کہیں کیا
ابھی کہاں اب بھی گھومنے کہاں جا سکتے ہیں اب ت گھوم کر آ ہی گئے ہیں
ہاں
ایڈمیشن کروانا ہے ابھی
ہاں
ہ نانی لوگ کہہ رہی تھھی کہ آ ادھر ہم لےیک ابھی نہیں نانی بع میں امی امی آج کل گئی تھی نانی گھر وہیں سے آئی ہے دو دن پہلے
کہان نہیں کر رہ ہے
ادھر پا کی لوہر سے
ہوں
جاؤ ماں کے گھر
نہ ابھی نہیں جائیں گے ابھی ٹائم نہیں ہے
اوہوں
او ٹائم نکالنا نہ ہوگا
ہوں ادھر خالا بھی کہ رہی ادھر ہی نے ہے خالا کا گھر لاتیہار
جاؤ گھوم کے آؤ بہت فریش لگے گا
ہوں
ہاں
توابر میں کہاں جانے کا ارادہ ہے
دھنباد جانا
ٹرین سے ہی نہ جاتے ہوں گے
ہاں
ہوں
تو رہ نہیں جاتا
اکیلے رہے گا یا کوئی فرینڈ کے ساتھ
فی الحال تو اکیلے ہی ہے جانا آنا جی
ہاں
دیکھو تو
اور بتائیے
وہاں کہیں گھومنے نہیں جاتے تھے
نہیں وہاں پہ کہاں ہے کام ہے تو کام پلانٹر
تو وہاں پہ کیا کام کرتے تھے
ہم ایچ ار سائڈچار کام کرواتا ہے گاوں میں
ہوں
آدمی لوگ نہیں نکل رہاہے نا برسات آ گیا ہے
ہوں ابھی سب کوئی گھر میں دھان مکئی سب ہو رہا ہے
ہاں اس کا پانی بن
آپ لوگ کے گھر طرف بیہن ہو گیا
دھان ہاں وہ رہتا ہے کہاں گھومنے کے وہاں پہ کہیں گھومنے کی جگہ مبائل و آد لگا س آ بہتر ہے بہتر ہے بر توجج باہر
ہاں
بیٹھل ہے
ہوں وہاں سے کتنا دور میں مارکیٹ ہے
بےا
وہاں سے کتنا دور میں مارکیٹ ہے
تین کلو میٹر
ہوں ہم لوگ کا بھی تو اتنا ہی ہے سر ہ سے بیدانی تین چار کلو میٹر ہے ہوں
ہو ں آجال تو دلے ن اا گے پیار ہے فریش فریش سلااستا س ک و چین بہت آ رہا ہے
کل رات کو نہیں سوئے گا
ارے سویں پھر بھی پتا نہیں صبح اٹھے تو لگ رہا ہے جی سے
ہ ناشتہ کر کر فی سو جائیے
ہاں سب سے وہ ہاتھ دوئیں گے توب فریش لگے گا
ہوں
جی ن اور بتاؤ ہو ں ہم نہی ںٹا کے وہ ان ل جا و اپ ایک دم لو پھر تو اسکول کی تیاری کرو
ہوں ہ ابھی اسکول کو ہی تیاری کرنی